ورحمۃ وبرکاتہ
السلام علیکم خیریت سے ہو جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی آپ بتائیے آپ کیسے ہو جناب
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب ہم بھی خیریت سے ہیں اور آپ کے امی جان ابو جان خیریت سے ہیں
جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہے گھر میں بھی آپ کے سب ٹھیک ہے کہ گھر میں
جی جی اللہ کا فضل ہے دعا ہے اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہیں ہ جناب کیا کرے جناب کیا کرے اتنی زیادہ مشغولیات ہو گئی ہے ابھی ہمارے کچھ دوست آ گئے تھے مطلب کہ کوئی مطلب کہیں مطلب کہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ان کی تھوڑی س ان سے تھوڑی سی گفتگو ہونے لگی
اچھا اچھا اچھا یہی آپ کے مقام پر ہی
جی جی ج جی بالکل بالکل صحیح بات ہے یہیں پہ ہاں اسی لیے جو ہے کیا کریں اللہ کا شکر ہے لیکن ہو ہو گیا بات ہو گئی چلے گئے اور بتائیں جناب کھانا وغیرہ ہو گیا
بس الحمد للہ کھانا وانا ہو گیا سب فارغ ہے کہاں گ تھے ویسے آپ کے دوست وغیرہ جے پور جے پور وغیرہ کے
نہیں نہیں جناب دوست تو میوات کے تھے میوات
اچھا اچھا اچھا اچھا اچا اللہ کا شکر ہے ہاں دوستی ہیں وہ ضروری ہے ملنا
اور جناب دیکھیے جناب کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں انسانوں کے اندر سے امانت داری اور دیانت داری بالکل ختم ہو چکا ہے جناب
بالکل بالکل بالکل بے شک
آپ دیکھیں کہ جیسے امانت داری ہم اگر کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائیں یا پیسے رکھواتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ پھر خیانت کر دیتے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یار اس کو ابھی ضرورت نہیں ہے بلا اجازت کہ ہم اس سے مانگیں کیا کریں اجازت بھی نہیں لیتے اگر پیسے رکھوائی جائے تو وہ رکھے رہتے ہیں لیکن پھر کیا ہے کیا اپنے کام میں استعمال کر لیتے ہیں اور پھر اگر اس سے مانگی جائے ارے یار دے دیں گے کل دے دیں گے یار پرسوں دے دیں گے تو یہ بات ہاں یہ باتیں وہ کہتے ہیں مطلب کہ بالکل ہی امانت داری ختم ہو چکا ہے جناب
امانت داری ختم ہو چکا ہے انسانیت کی کیا کہتے ہیں ہر انسان کے اندر انسانیت ختم ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ حادثات پیش آتا ہے یا ایکسیڈینٹ وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ لوگ دوسروں کی مدد کرنے سے زیادہ کیا کرتا ہے کہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے رہ
بالکل بالکل
ج یہ یہ سارے معاملہ ہو رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی مطلب کہ اس کو بیماریاں کہیے کہ بیماریاں پھیل رہے کہ ہم گناہوں کے دل دل میں پنستے جا رہے ہیں اس کو ہم گناہوں گناہ ہی نہیں سمجھتے ہے آپ بتائیں کہ ادنا سا کسی بات کے لے کے انسان جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کو تو آج کل گنااہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے جبک گناہ کبھییرا ہے بڑا کو نہ جھوٹ بولنا د
لیکن آج کل کا مطلب لوگ سمجتا نہیں ہے نا جانے انجانے میں چلو ہو جائے تو ٹھیک کی جان موجھ کر کرتا ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے نا آپ جناب کہ اگر آپ کو اگر آپ کو کسی سے کام ہے اگر اس سے زیادہ اہم کام ہے اپ اس کو کال کیجیے یا اس کو فون کیجیے تو کئی پتا کیجیے معلومات کیجیے کہ وہ کہاں ہے جناب تو وہ مطلب کہ رہے گا اپنے گھر میں ہی کہے گا ارے یار نکل گئے ہم راستے میں ہے راستے میں یہ ساری بات بولتا
بالکل بالکل
ہے گ نہیں
جی یہی ہے کہ انسان کو مطلب ہاں انسان کو یہی ہے کہ آج آج کل فکر نہیں ہے انسان کو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے بس وہ سوچتا ہے کہ نہیں دیکھ رہا اللہ
جی جی بالکل صحیح ہاں یہ بات آپ بالکل درست فرمائیں کہ لوگوں کے اندر سے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نکل چکا ہے اس لیے انسان جو ہے بے خوف ہو چکا ہے اس لیے کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس کو مطلب کہ غلط نہیں سمجھتے ہیں مطلب بلکہ ی کو بلکہ ان کوا ثواب کی ثواب کے نہیں ہے جی سے وہ اس کو کر لیتے ہیں ا جب کہ وہ گناہ ہوتا ہے
بالکل بالکل بالکپ
ہوں جی آپ کو ایک بات بتائے جناب ایک مطلب کہ بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان جانوروں کے سامنے اور جانوروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں انسان دیکھیے اگر مسالا نام کا کو کسی جانور کو بلانا ہے تو ہم کس طرح بلاتے ہیں ہم اس طرح ہاتھ دکھاتے ہیں یا کوئی چیز کیا کہتے ہیں کوئی بھگونے وغیرہ اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ وہ ہماری طرف دوڑتا ہوا آ جائے کہ نہیں
ہوں
حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے ہمارے بھگوانوں میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ ہوا جانوروں کو بھی دھوکا دینا ہوا جناب
بالکل بالکل مطلب اتنا انساننا اتنا گر گیا کہ انسانوں کو چلو دھوکا د رہا تھا لیکن اب چاند والوں کو بھی دھوکا دینے لگ گیا
بالکل بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے جناب کی کہ اللہ کے نبی نے ایک صاحابی جو ہے بلا رہے تھے تو ایک بچے کو تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی تو دیکھ لیا ان کی حرکت کو کہ وہ بلا رہے کچھ دکھا کے جب وہ ان کے پاس پہنچ گیا تو اللہ کے نبی فرمایا کہ کیا صحابہ سے عرض کیا کہ کیا تمہیں مطلب جو چیز کے لیے تم بلا رہے تھے وہ دینے کا ارادہ تھا یا نہیں تھا تو کہا جی اللہ کے نبی ہم کو تو دینے کا ارادہ تھا تو اللہ کے نبی فرمایا کہ جب دینے کا ارادہ تھا تب تو صحیح ہے رہ تو تم بڑے عذاب میں پھنس جاتے
اچھا اچھا
ہوں
چلیے اللہ کا شکر ہے جناب
انسان آج کل ہر چیز میں دھوکے باز ہو گیا
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل صحی
گھر میں رشتے داروں میں دھوکا دھڑی کرتا ہے
بالکل صحی بات ہے جناب
قدرت بن چکی ہے آج کے انسان کی کہ دھوکا دین بنا دکے کے کام آتا ہی نہیں اس
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب دیکھیے انسان فطرت د دیکھیے جس کی فطرت بن گئی ہے گناہ کرنے کا گناہ قبراہ کرنے کا مطلب کہ وہ اپنی عادت سمجھتا ہے گناہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ اپنی عادت سمجھتا کہہ رہے ار یہ تو کام ہم کر ہی رہے ہیں اس سے کیا گنااہ ہوگا ہے کہ نہیں لیکن اللہ تعالی کے کہ یہاں آپ کے ساری حرکات سارے نق نقل و حرکت کو لکھا جا رہا ہے کہ نہیں
بے شک بے شک
کیا ہو رہا ہے آپ نے جی تو ہم انسان کو سوچنی چاہیے کہ اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے تو ہم پھر کیا مطلب کہ ہم دھوکا دھڑی کام کریں جھوٹ بولیں ہیں اللہ نے کہا کہ اگر دو روپئے تم کما رہے ہو اگر اچھی نیت سے کما رہے ہو تو اس میں بھی تمہیں برکت ہوگی تم دو روپئے کما رہے ہو تم اس کو تم ایک مہینے چلا سکتے ہو اگر تم تمہاری حلال کی کمائی ہے محنت کی کمائی ہے اگر تم ایک لاکھ روپئے کما رہے ہو اور اس میں حرام کا حرام کے ذائقہ ملا ہوا ہے حرام کا لقمہ ملا ہوا ہے حرام کی کمائی ملی ہوئی ہے تو آپ ایک ہفتے ایک لاکھ کو نہیں چلا سکتے
بےشر دیکھو جی آپ نے درست فرمایا میں تو یہ چیز آتا ہوں اگر آپ حلال کے سو روپ کما رہا ہو اور اس میں سے پانچ روپئے خرچ کر رہے ہو تو آپ نے جو پانچ روپئے خرچ کیے ہیں آپ سے اسی چیز کا حساب ہوگا
بالکل بالکل صحی بات جناب بالکل
اور آپ نے حرام کے سو روپئے کمایا آپ بھلے اس میں پانچ روپے خرچ کرو دس روپئے خرچ کرو آپ سے پورے سو روپئے کا حساب ہوگا
بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے
کہ سو روپئے آپ کما رہے ہو اتنا ہی آپ خرچ کرو گے حلال کا بھی اور حرام کا بھی لیکن دوسروں کو مطلب مزہ کس کو ار ہے اپنے گھر والوں کو اپنے فیملی کو اپنے رشتے داروں کو لیکن ان سے اس چیز کا جواب نہیں ہوگا لیکن اپن سے پورے پیسوں کا حساب ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا تھا آرام طریقے سے کمایا پھر اسے کہاں لگایا مطلب پورا ڈیٹیل اللہ کو کو دینا پڑے گ تو مطلب ان لوگوں کا جواب اپن کیوں دیں
بالکل صحی
اپن حلال کمائے اپنا اتنا جتنا خرچ کر رہے ہو اس کا حساب دیں گے نا اپن ساروں کا گنا کیوں لیں گے ایک ساتھ بھائی ت تیرا جاب ت دے تو بھی دنیا میں آ اللہ نے صلاحیت دی ہے تو تیرا کمت تو تیرا کھا یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کو چھوڑ دینا ہے ان کو حلال طریقے سے ہی کمانا ہے تاکہ ان سے بھی حساب مطلب کم ہو جتنا وہ کھائے اور باقی اپن سے بھی اتنا حساب ہو جتنا اپن کھائیں باقی فالتو حساب دینے کی ضرورت نہ پڑے
بالکل بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے دیکھیے انسان کو کو اپنی زندگی جو ہے جیسے جوانی ہوئی جوانی اور انسان کی کمائی اس کو سوچ سمجھ کے مطلب کہ خرچ کرنی چاہیے کیونکہ ایک ایک ادنا کے حساب دینا ہوگا عمر کا بھی حساب دینا ہوگا
بالکل
جی اللہ کی ہاں اللہ اللہ تعالی جو ہے آپ کی زندگی کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ تم نے اتنی زندگی پائی کہاں کہاں خرچ کیا اپنی جوانی کو ہے کہ نہیں بلوغت کے بعد اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا بالغ ہونے کے بعد ایکیک ہی نہیں جی تو انسان کو سوچ سمجھ کے مطلب کہ اب زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے یا خیاانات کرتے ہوئے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کا جو کیمرا ہے یہ ٹوینٹی فور آور چالو رہتا ہے ہے کہ نہیں کیمرہ کہیں لگا ہو چاہے نہیں لگا ہو لیکن
اپنی مطلب رو ہے شریر کے اندر جب تک ہی اپنا چلتا رہے گا حساب تو جس دن بند ہو جائے گی اس دن اللہ کیمرہ بھی بند ہو جائے
بالکل صحیح بات ہے بالکلحح ماشاء اللہ بہت اچھی بات بتلائے ان شاء اللہ آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا خدا حافظ
اللہ حافظ